ہلو السلام علیکم خیریت سے
سب خیریت سے اور کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں ہے بیٹھے ہوئے تھے شام میں ے کا انتظار کر رہے ہیں
کچھ نہیں ہم ہاں جی ہم بھی فون ہی دیکھ رہے تھے تو فون پہ دیکھ رہے تھے کافی چیزیں دکھا رہے تھے شاپنگ کرنے کا سیل لگ رہی تھی کہیں نہ کبھی کبھی جیسے منہ کچھ چیز پسند آ جاتی ہے ہمیں تو ہم سیل وغیرہ دیکھ کے نا تو ہم خریدنے کی سوچ لیتے ہیں
ہاں اچھا مجھے تو آن لائن پروڈکٹ سجھ ہی نہیں آتی کوئی بھی چیز سیل تو میں بھی بہت دیکتی ہوں بٹ اور کر بھی دیتی ہوں بک پھر میں سوچتی ہوں پتا نہیں کیسا نکلے گا کیسا نہیں نکل گا مجھے آف لائن بہتر لگتا تا تو وہ چیزیں میں آف لائن جا کے دیکھ لیتی ہوں
میں بھی میں بھی بہت کم جاتی ہوں بازار وغیرہ تھوڑا جیسے ہوتا ہے نا کچھ
سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن
ہاں دھوپ وغیرہ کا سب چیزوں کا سوس گرمی کا
پ کیونک اس میں ہم بہت اچھا اچھے سے ہر چیز کو دیکھ کے کوالٹی وائز پرائز وائز دیکھ کر کے اپنے حساب سے بجٹ میں آتا ہے تو پرچیز کرتے ہیں ورنہ
بالکل صحیح ج رہ ہاں میں بھی مطلب ایسے ہی پیسوں کا بھی سارا حساب دیکھ کے کہ کون سی چیز اب باہر جائیں گے چیزیں سستی ہے لیکن کیا ہے اچھی بھی مل جاتی ہے لیکن لیکن آن لائن میں کیا ہی رہتا ہے آن لائن میں ہم کچھ چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہاں وہ تو پتا نہیں کیا ہی د
ہاں ہاں اب وہ گھر آتا ہے وہ کھولنے بھی نہیں دیتے ہیں وہ پہلے ڈیلیوری کر دو پھر آپ کو ریٹرن کے لیے ایکسچینج کے لیے آٹھ دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے
بالکل اور اس میں آف لائن میں دیکھو تھوڑا ٹائم تو لگتا مارکیٹ جانے میں ٹائم وغیرہ ہے ہاں لیکن ہم چیز اچھی لے پاتے
چیز سمجھ میں آتی ہے تو لیتے ہیں نہیں آ
ہم پہلے ہاں ہمارے پاس ہے نا کافی سارے وہ ہو جاتے ہیں مطلب چیزیں ہو جاتی ہے دیکھنے کے لیے آپشن ہاں کہ ہم دس ب دکانیں چلے جائیں گے تو دس میں سے کہ کوئی ایک چیز تو پسند کریں گے نا
ہاں اور آن لائن میں کیا ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے پسند تو بہت ساری چیز آتی ہے پر یہی وجہ رہتی ہے کہ مطلب اس لیے نہیں لے پات ہیں کہ مطلب پتا نہیں کیس ہاں سا ہے نہیں وہ ویس ہے یہاں نہیں دل کنفیوز رہتا ہوتا ہے کشمہ کشمہ جی جی جی سستا دیکھ کے سیل دیکھ کے تو دل کرتا ہے کہ لے لو خرید لو لیکن پھر سوچنا پتا پتا نہیں ایسا ہی آئے گا ایز اٹ از نہیں آئے گا اب آپ آف لائن کوئی چیز لے بھی ہے یہ مہنگی اصل اگر آپ کو گھر آگے بھی نہیں سمجھ میں آئے نا تب بھی آپ شام میں جے اگلے دن جائیے چینج کر آئیے اپنے آپ لیکن اس میں آٹھ دن کا ویٹ کرنا پڑتا انتظار ہاں کہ وہ اس کی پالیسی یہی ہوتی ہے
ان کے ہاں ان کے رولس یہی ہوتے ہیں ان کے فالو کرنے پڑتے
جی جی جی جی اس لیے مجھے بس آن لائن جو ہے بالکل نہیں سمجھ آتا اور جبک مارکیٹ میں میرا بھی جانا گرمی چل رہی ہے پہ بہت ہی وہ
بہت زیادہ مشکل ہے وہی وہی وہیب میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں سبھی میں فون میں
لیکن جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ نہیں چلو اب بہت دنوں گئے باہر نہیں نکلے ہیں شام میں چلتے ہیں تو کچھ نہ کو سمجھ لی سمجھ میں آ ہی جاتا جب ٹہلنے نکلیں گے ناپ
ہاں بالکل ا جاتی ہے صحیح کہہ رہا ہے ایسے ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ
سے ہوتی ایسی ہیں جی کہ مطلب باہر کچھ نہیں بھی لینے جائیں گے نا
جب بھی لے کے جضرور آئیں گے ہو ہ ہمارے امو ابھی ایسے بڑے پریشان ہیں میرے شوہر بھی بھی یہی بولتے ہیں تم تو مارکیٹ گھومنے گئی تھی تم کہہ رہی ہم کچھ نہیں لائیں گے بس ایسے کھا پی کے آ جیں گے یہ کہ یہ نہیں پتا اتنا سارا سامان ہم لے کیا آ جاتے ہیں
جی ہاں یہی تو میرے بھی شوہر یہی کہتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ جا رہی ہو ابھی تو کچھ وہ بھی نہیں ہے کیا لینے جا سبزی بھجی بھی لینے جاؤ تو مطلب کچھ نہ کچھ خرید لےاؤ بھی سبز بھجی کے علاوہ ہاںاں تو کہنے لگے تمہارا صحیح ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہ جی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سبزی لے کے نہیں آؤگی صرف کچھ نہ کچھ اور آئے گا گھر کا آئٹم ہاں تو میں نے کہا بس جی
ایسے جیسے ہم گھر کی کوئی الیکٹرانک آئٹم بجلی کا کوئی بھی ہوتا ہے مشین وغیرہ آپ باہر سے لیتے یا آن لائن ہی کرتے اسکول جیسے الیکٹرک چجت
نہیں نہیں نہیں نہیںف نہیں نہیں نہیں میں ہر چیز آف لائن پہ ہی یقین رکھتی ہوں ہاں کیونکہ بہت سے لوگ میرے رشتے دار ہیں جو کہ واشنگ مشین تک جو ہے نا آن لائن انہوں نے خریدی ہے پر مجھے سمجھ نہیں آتی ہاں اب میری فرینڈ بتاتی ہے کہ کیا نام ہے آف لائن بھی یہ چیز سی آن لائن بھی چیز سستی مل رہی ہے اس پہ سے لے لے اس پہ سے لے لے میرا دل سن کے ہوتا ہے وہ کہتی ہے استعمال ہی تو کرنا ہے صحیح چل رہی ہے ایسا ہے وسا کمپنی والے بھی ایک سال دو سال کی دے رہے ہیں لیکن مجے کیا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں دو پیسے فالتو جائیں کمپنی کی چیز آئے گی دیکھ کے لے کے آؤں گی ٹوک بڑ جاے میں نے کہ ہاں تو کہتی ہے کہ صحیح ہے کر لگ کسی پ ب بیٹے دھیرے گنے لگے میں نے کب کیا کروں میں اپنے اپنے دل کی بات ہے بس نہیں آ ہاں گ وہ تو گروسری بھی جو ہے نا آن لائن ہی خریدتی
ہاں میری امی کہتی تم یہ گروسری آن لائن کیوں نہیں خریدتی ہو میں نے کہا امی جی امی یہی ہوتا ہے دیکھو کیسی چیز دے دیں گے ٹوٹی بھی دے دیں گے کچھ کیسی دے دیں گے ہمیں کیا ہی پتا ہے ان کا تو میں وہ کہ گی وہ کہیں گی تم جاؤ گی گریہ بھاڑا لگاؤ گی رکشے کا کرو گی یہ کرو گی ایسے جؤ گی مگر کوئی بات نہیں تھوڑے بہت ہی لگیں گے لیکن چیز تو ہم اچھی لائیں گے بازار سے
جی جی جی
تو ایسے ہی بولتے ہو لوگ کہ تم کیوں ہی جاؤ گی باہر خری جاری
سےے لو یہ والی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو اس پہ گروسری چینی تھی س ہے سرف اتنے کا ہے آئل اتنے کا ہے بہت ستا لےیول آن لائن مگ ل ج ہم چیک کریں گے اور جب فائنلی پیمنٹ جائ گے تو وہ ڈلیوری چارج تو کئی کچھ کئی ایسا لگا دیں گے م کہ تم چھوڑو جا کے خود ہی لے آئیں گے ہاں کیونکہ پچاس روپے سو روپئے چارج لگائیں گے اتنا تو رکشا بڑا نہیں لگے گا جاگے خود ہی لے جیں گے اور جو چیز دھیان میں نہیں ہوتی تو وہ بھی اب کچھ نہیں یز دیک
ہاں بازاروں میں تو دیکھو دس سیزیں دس سیزیں نہیں دکھتی ہے اور لیکن آن لائن میں دس سیزیں نہیں نہیں دیکھیں گی جو چیز پہلے مارکیٹ میں آ جائے گی نا وہ بع میں آئے گی آن لائن
جی ا وہ کئی بار آن لائن میں کیا ہوتا ہے نہیں دکھتی ہے باریک باریک ج گروسری میں زیاد تھا پریش پریشانی ہو جاتی ہے
بالکل دیکھو جیسے کھانے کی چیز ہے نا کھانے کی چیز جیسے کبھی گھر میں ختم ہو گئی آن لائن ضور منگا لیتی ہوں فون سے جیسے سنیک کوکیز ہو گئی نا بسکٹ وغیرہ یہ سب چیزیں میں گھر میں آن لائن لیتی ہ کیک کیک نہا اس میں نہا وہ فری بھی دے دیتا ہے آدا ن ساتھ فری بھی آتا ہے اس میں اسکیم بہت اچھی دیتے ہیں لوگ ہوم آفر چلتی ہے تو میں ایسی چیزیں جو ہوتی ہے نا گھر کی گروسری وغیرہ جو ہوتی ہے یہ میں نہیں لے لیتی ہوں تو کھانے پینے کییسے سبزی وبزی بھی کبھی کم پڑی گئی نا ہم میں آن لائن مگوا لیتی ہوں وشش آتی ہے لیکن مہنگی ضرور آتی ہے لیکن کبھی ضرورت مجبورن مجبورا کہتے ہیں نا وہ چیز مجبوری کا نام ہوتا ہے آن لائن بس یہی ہوتا
جی صحی بات ہے
آپ بھی کیسے سبزی وبزی بھی لیتے ہو مطلب آن لائن بلی
نہیں سبزی وغیرہ نہیں لیتی ہ میں آن لائن وہ میں آف لائن ہی لیتی ہوں میں یہی تو بتا رہی ہوں اسی ج سناکس وغیرہ
لیکن کپڑا جو ہوتا ہے نا تو باہر جا کے مارکیٹ میں دیکھ کے ہی لیتے کہ میرا پٹاوا آ گیا تھا ہم نے کیا منگویا تھا انہوں نے کیا دے دیا آن لائن میں یہ چیز بہت کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں وہ کپلا بازی بہت ہے اس میں نا آن لائن میں
دیکنے میں خوبصورت لگے گا
اور جب ایک بار آ گیا تھا ہمارا خراب پیس نکلا آیا تھا تو ہمارا دکھ اتنا ہوا ہم پوچھو مت کہ اس کے بعد ہمیں ایسے ہی ہوا کہ امی ابو وہ سب بولنے لگے خالا کی ان کے ساتھ جائیے آپ لے کے آئیے گھر میں تو اا ان کے ساتھ جا کے نا ایسے ہی ان کی پسند ک بھی ہو جاتی اور ایسے ہی لے کے آتے ہو تو وہ منع کرتے ہیں کہ مت اور تھوڑی مطلب عقل دیتے ہیں وہ لوگ نا ہمیں تو ہوتا نہیں ہے ہمیں پت ہی نہیں ہوتا اتنا تو ان کے کہنے کو ہمیں سب پتا چلتا ہے کہ آج کل یہ چیز ہو رہی ہیں دیکھو
جی
آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے کب کبھی ایسے
ہ میں جات میں جاتی سوں اپنے شوہر کے ساتھ اور وہ جانے جاتے ہیں بس وہاں وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا وہ مطلب ان کا حساب میں بتا رہی ہوں نا ان کا یہ ہے بس گئے اس دکان سے لیتے ہیں ک ککڑا ہو گیا چپل ہو گ جسے سب کی دکان ہے وہی جا کے روک گاڑی وہاں سے لیا اور بس چلو ایک سے دو دکان دو سے تیسری دکان نہیں ہوگی جو چیک کرو بس ہاں تو یہ مسئلہ رہتا ہے اور پھر میں زیادہ مطلب مجھے بھی زیادہ وہ نہیں ہے نا کہ ادھر ادھر بھٹکو گرمی اتنی چل رہی ہے میں بھی سوچتی ہوں چلو جو دلا رہے ہیں وہ لے لو ختم مس اس لیے جی جی جی جی ہاں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ خود جا کر کے لے لیتے ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن ایسے ہی چاہیے کہ جو سمجھ آیا نا ہمیں تو زیادہ تر ہمیں بازار سے ہی خریدداری کرنی چاہیے فونوں میں تو کافی زیاد ریس پر وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں مطلب پہلے تو ریس ہے ہی فون فون کے ذریعے اگر ہم خریدتے ہیں تو ہلو اور ہاں جی بس یہی ہے کہ اپنے کو ستح رہا جی لوگوں کو بھی سترک رکھنا چاہیے کہ کوئی کہے کہ کپڑا خریدنا ہے تو ہم ان کو پہلے منع ہی کریں گے کہ دیکھو آپ پہلے جا کے مارکیٹ جائیے اگر وہاں نہ سمجھ آئیے وہاں آپ کو نہ لگے تو آپ ھر مجبورن مطلب آپ کوضرورت ہو جلدی کی تو آن لائن
ہاں آن لائن خریدی بالکل صحیح نہیں ہ بالکل بالکل سہمت ہوں آپ ک بات سےحح بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ جس تو بھائی ٹائم نہیں ہے آفس والی ہیں لیڈیز ہیں کچھ جاب کرتی ہیں کون کے لیے آن لائن بیسٹ اچھا
چلیے ہمیں آپ کے ساتھ اچھا لگا بات کر کے گفتگو کر کے کافی اچ اچھا لگا آپ کے ساتھ
ج مجھے بھی بہت اچھا لگا نیکٹ ٹائم ہوگی بات اللہ حافظ ہاں